السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
جی ہمارے یہاں پہ سب خریت آپ کیسی ہو
ہم بھی سب ٹھیک ہمارے یہاں پ سب خیریت آپ فرم آپ کیا کر رہی تھی
نہیں ہم میں کام کر رہی تھی ہم نے سوچا کہ باجی سے بات کر لیتے ہیں اور آج آپ کی امی جان نے کھانے میں کیا پکایا جی
آج ہماری امی نے ہمارے یہاں آج مچھلی بنی ہے
اچھا جی اور بتائیے آپ کے ابو جان کیا کر رہے ہیں
مت بھی کامپ گ ہے
اچھا جی صبح آپ سیر پہ نہیںیں گئی جی آج
نہیں ٹائم ہی نہیں ملتا ہے
جی ٹائم تو نکالنا پڑتا ہے نا
بالکل جتنی گرمی ہے کہ رات ب نیندی نہیں آتی ہے پھر صبح میں نیند آتی ہے تو پھر اٹھنے میں بھی بڑی آلسی ہو جاتے ہے
ہاں جی بالکل یہ تو آپ نے صحیح فرمایا ہم بھی صبح اٹھنے میں اب تو لیٹ ہو جاتے ہیں
بالکل گرمی اتنی ہو گئی ہے نا
بہت گرمی ہو گئی ہے اس ٹائم تو ماشاء اللہ اتنی گرمی تو کبھی نہیں ہوئی اتنی اب ہے
بالکل
ہاں جی ہم تو بہت پریشان ہیں گرمی سے اوش بتائیے پبلک ٹرانسپورٹ اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کے بارے میں
ہلو
ہیلو
فرمائیے
جی بتائیے آپ پبلک ٹرانسپورٹ اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کے بارے میں
ہم تو پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہمارے کالج میں جانے کے لیے وہ تھوڑی سسی بھی پڑتی ہے
ہاں
ہمارے یہاں پر ساری خبریں رانسپورٹ ہی س ہے
اچھا جی آپ کی آواز تھوڑی کٹ کٹ کے آ رہی ہے آرام سے بولیے کہیں ایسی جگہ چللی جائیے جہاں بیک گراؤنڈ میں وائس نہ ہو
میرے بیک گراؤنڈ سے وائز آ رہی ہے آپ کو
ہاں جی اب نہیں آ رہی اب ٹھیک آ رہی ہے
ہر فرما آپ ٹرانسپورٹ کا یوز کرتے ہیں وہ پ
جی ہمارے یہاں پہ تو زیادہ تر پبلک ٹرانسپورٹ ہی یوز ہوتا ہے
ہمارے یہاں پہ بھی زیادہ تر کہ یہی ہوتا ہے کیونکہ یہ کالج والالج کے بچے ج کو جانا رہتا ہے نا تو وہ تھوڑا سستا پڑتا ہے تو اسی سے ہی جاتے ہیں ہم لوگ
ہ پبلک ٹرانسپورٹ اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ دونوں ہی لوگوں کی آوازاہی کے اہم ذریعے ہیں اور دونوں کے اپنے اپنے فائدے اور نقصان بھی ہیں
بالکل ہمارے یہاں پہ جو پبلک ٹرانس ورٹ ہے نا وہ بالکل اچھا وہ تو اے سی والا جو الیکٹرک والی نہیں چلتی ہے
ہ ہاں جی
ہاں آنا جانا ہمارا رہتا ہے
اچھا جی پبلک ٹرانسپورٹ میں بسیں ٹرینیں اور میٹرو جیسی سہولتیں شامل ہوتی ہیں جن کا استعمال ایک ساتھ بہت سے لوگ کرتے ہیں جی
بالکل ہمارے یہاں پہ تو ابھی یہ بن ہی رہا ہے ہمارے یہاں پہ تو یہ سب کابھی تو آیا نہیں ہے میٹرو وغیرہ کا پر بن رہا ہے ہمارے یہاں پہ بھی
ہاں جی آ جائی گا تو لوگوں کو کافی فائدے بھی ہوں گے ماشاء اللہ سے دعا کروں گی کہ جلدی ہی ہو جائے
بالکل اسن آنے جانے کے سفر اتنا لمبا نہیں پڑتا میٹرو وغیرہ سے یہ تو یوں پانچ دس منٹ میں بھی پہنچا دیتے ہیں
ہاں جی اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ کم خرچیلا ہوتا ہے اور ٹریفک جام تھا تب پردوشن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے
بالکل صحی فرما رہی آپ اسی لیے ہمیں ہمارے یہاں پہ نا الیکٹرک بس چلتی ہے تو اس میں تو پیٹرول وغیرہ کا بھی ناٹک نہیں رہتا ہے کیوں کہ پیٹرول وغیرہ بھی اتنے مہنگے ہو الیکٹر الیکٹرک سے چلتے ہے اور اس کا دام بھی بڑے کم ہے اس لیے سارے کالج کے بچے جو کام پر جاتے ہیں سب اسی کا ہی استعمال کرتے ہیں
جی ہاں جی ہاں اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ ایندھن کی بچت بھی کرتا ہے اور کافی پردوشن بھی نہیں پھیلاتا ہے
بالکل آج کل تو یہی سب استعمال کر رہے ہیں اچھا ہے یہ سب کا استعمال کرنے سے پالوشن وغیرہ بھی نہیں پھیلتے
بہتر مانا جاتا ہے یہ
بالکل
ی دوسری طرف پرائیویٹ ٹرانسپورٹ جیسے کار موٹر سائیکل یا اسکوٹر لوگوں کو آرام آزادی اور اپنی سویدھا کے مطابق سفر کرنے کا موقع دیتا ہے
بالکل اس سے پردوشن وغیرہ بھی بڑھتا ہے اور پیٹرول وغیرہ کے لیے اتنی اتنی لمبی لائن بھی لگانی پڑتی ہے پر آج کل تو الیکٹرانک ہو چکا ہے تو اس میں بھی ہمیں آسانی سے مل ہی جاتا ہے
ہاں جی اس میں سمے کی بچت ہو سکتی ہے اور انسان اپنی مرضی کے مطابق کہیں بھی جا سکتا ہے
بالکل ا پبلک وان کا کیا ہوتا ہے مطلب ٹائم پر چلتے ہیں ٹائم پر آتے ہیں تو بڑے ہمیں انتظار بھی کرنا پڑتا ہے
حالانکہ پرائویٹ ٹرانسپورٹ کا خرچ زیادہ ہوتا ہے اور اس کے بڑھتے استعمال سے ٹریفک اور پردوشن کی سمسیا بھی بڑھ سکتی ہیں
ا کو ل
ہاں جی اس لیے دونوں ذریعوں کو دونوں ذریعوں کی اپنی اہمیت ہے جہاں ممکن ہو پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنا سماج اور پریاورن کے لیے فائدے مند ہے
بالکل اب تو پرائیویٹ میں بھی تو الیکٹرانک وغیرہ بھی آ گئی ہے تو اس سے بھی سھا اس سے بھی پریان کو تو ہار توک پہنچتا ہی نہیں ہے پر وہ کیا ہے تھوڑا مہنگے بھی ہو گئے
جی بالکل ہاں جی جبکہ ضرورت کے مطابق پرائیویٹ ٹرانسپورٹ بھی آرام اور سویدھا فراہم کرتا ہے
بالکل جو الیکٹرک والے میں تو اے سی وغیرہ بھی رہتی تو گرمیوں کا ٹائم پہ تو اس میں راحت بھی ملتی ہے
جی ہاں میں تو یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالی ہم سب کو اتنا ہی استعمال کرنے کی عبادت دیں جتنا کہ ہمارے کو بھی کچھ نہ ہو اور ہم لوگ گ کو بھی کچھ نہ ہو
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ آپ کس کا استعمال کرتے زیادہ پرائیویٹ کر کے پبلک ٹرانسپورٹ کا
جی ہم تو جو ہمیں آس پاس جانا ہو تو ہم پرائیویٹ کا کرتے ہیں اور کہیں دور جانا ہو تو پبلک ٹرانسپورٹ کا یوز کرتے ہیں
بالکل ہمارا بھی کچھ ایسا ہی ہے ہمارا کالج ہے نا بہت دور ہے تو ہم بھی پبلک کا ہی ٹرانسپورٹ کا یوز کرتے اور پاس میں جانے کے لیے پرائیویٹ وغیرہ
جی ہاں دونوں کا یوز کرنا چاہیے بٹ اتنا زیادہ بنا کرنا چاہیے کہ ماشاء اللہ کی عبادت سے دوسروں کو پرابلم ہو جی
بالکل آس پاس جانا ہے تو ہم تو پیدل ہی چلے جاتے ہیں گاڑی واڑی کا بھی استعمال نہیں کرتے
جی ہاں آج کے آدونک دور میں پبلک ٹرانسپورٹ اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ دونوں ہماری زندگی کا اہم حصہ بن چکے ہیں جی
بالکل
ہاں جی پبلک
ہمارا کام وغیرہ جو آسانی ہو جاتا ہے جلدی پہنچنا آنا وغیرہ میں
جی یہ سفر کا ایک سستا اور آسنجریہ ہوتا ہے
بالکل
جی اور بتے ویسے آپ کہیں دور گھومنے وغیرہ جاتی ہو تو کون سا ٹرانسپورٹ یوز کرتی ہو
جانے کے لیے تو ہم تو ٹرین وغیرہ کا ہی استعمال کرتے ہیں
ویسے بھی ٹرین سے بھی کافی لوگ ایک ایک ساتھ چلے جاتے ہیں بار بار زیادہ خرچیلا بھی نہیں کرتی خرچ بھی نہیں ہونے دیتی ٹرین تو
بالکل اور یہ جو ٹرانسپورٹ وغیرہ ہو تو اس میں اس میں بڑے خرچے ہوتے ہیں تھوڑے سے پاس میں جانے کے لیے بھی بڑے بڑے اس میں زیادہ پیسے لگ جاتے ہیں تو اس سے سستا ٹرین پڑتا ہے ہم لوگوں کو تو ہم لوگ ٹرین سے ہی آنا جانے کا سفر کرتے ہیں
ہاں جی ماشاء اللہ کی بدولت ہے کہ آج کلوگ پیسوں کی تو اتنی مہنگائی چل رہی ہے کہ انسان انسان سے کوئی کام بھی نہیں نکلوا سکتا اپنا
جلکوول کہئی کہئی ایئرپورٹ کا ایروپلین کا تبھی استعمال کرتے جب ضرورت ہے جب زیادہ ضرورت ہوتی تی ہے نا تبھی ہے ر پلین وغیرہ سے جانے میں ہوتا ہے نا تو وغیرہ ہم تو ٹرین وغیرہ کا ہی استعمال کرتے ہیں
جی ہاں کیونکہ ایروپلین کا تو ڈر بھی رہتا ہے کہیں کرش نہ ہو جائے
بالکل اور مہنگا بھی کتنا ہے
ہاں جی مہنگائی تو دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے ماشاء اللہ پت ہی نہیں یہ کمی نہیں ہو رہی
بالکل یہ پیٹرول کے بھی دام تو سامان چھو رہے ہیں ہمارے یہاں پر پیٹرول کی اتنی اتنی لمبی لائن ہی لگانی پڑتی ہے
جی ہاں جی ہاں خدا کے واسطے ہم تو اب پیٹرول بھی نہ خرید رہے اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے ہم تو اپنے دن کی گزر بش کر رہے ہیں بس
بالکل تبھی ہمیں نا پبلک ٹرانسپورٹ اس ٹائم پر کام آتا ہے
ہاں جی بالکل اتنا مہنگا پیٹرول کون خریدے گا ماشاء اللہ اتنے تو ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں
بالکل اور آس پاس جانے کے لیے تو پیدل بھی جا ہی سکتے ہیں گاڑی واڑی کی تو ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے پر آج کے یوا ہے جو ان کو ہمیشہ اسکوٹی وغیرہ جانا رہتا ہے
جی ہاں آپ سے بات کر کے کافی مجھے جانکاری ملی چلو شکریہ اگلی ملاقات میں بات کرتے ہیں
ہلو
ہیلو
ہلو
ہیلو آواز نہیں آ رہی کیا ہاں میں یہ بول رہی ہوں آپ سے بات بات کر کے کافی اچھا لگا چلو شکریہ خ اللہ حافظ
لہ آ آپ سے بھی بات کر کے ہم کو بہت اچھا لگا
جی شکریہ
چلیے